ہیلو
ہلو ج
ہاں آ گیا وات اور کاائے گی جی
السلام علیکم ان السلام علیکم
ج
وعلیکم اللام ہاں ہاں اور سناؤ کیا کر رہے ہو
ارے کچھ نہیں یار وڑے
ہوں شادی میں آنے کی بول رہے تھے آپ
ہاں جان نا بھائی جان
ہاں ہاں آپ سوچ سکتے ہیں پتہ نہیں ہے گھر والے کیا بولتے ہیں میرے ابو جان
ابو جان تو کچھ نہیں کہ بیں گے
ہ آئی کہ آ جائیں گے آئیں گے تو آج موٹر سائیکل لے کے آ جاؤں گا کل میں وہاں پر اس میں کیا ہے ہاں آپ بھی موٹر سائیکل دو دیا آج اور کل آ جائیں گے اس میں کیا آ جاؤں گا میں صبح جاؤں گا اس میں کیا ہے بائیر لے کے جی اور سنا
اور تیرے ساتھ پرڑتییا کوئی بٹرا نا
ہاں ہاں ایسے د نوسک میں ا کلا ہی آؤں گا آؤں گا تو نہیں نہیںلا تھا کوئی کوئی ساتھ میں اور اچ
اچھا اچھا
ہاں آ تو پرڑ دیا چوڑے میں گیے چوڑے میں کان کس کے چوڑے آئیے جگلی ہے مطلب
گیت جائے گی جائے گی
جی جی
ہاں ہاں
ابھی تک نہیں تو کہاں بیٹھی ہے گئیے آج یہاں سے دن میں دن میں گے آج
ک گ
اور سنا یہ چار چ میں ہے نا کوٹہ کے پاس میں
ہوں وہاں گئی ہوگی
ہ آپ کے تو اور صحیح نہیں آتے یار وہاں پر نیٹورک
آے بے
چت میں آگ ہی گیا آاں آپ آ رہے ہیں آواز سےی آ رہی آگے آگے اب تو صحی آ رہی نیچے بھی صحیح آ رہی تھی ویسے تو
ہاں
نیے نیچے بیٹھو تو نیچے بیٹ دو آ رہی ہے آ کی صحی بات نہیں نہیں آ رہی ہے ہاں نہیں آئے ابھی تو
پ تیرے پاس میں
چار سم یہ تو میرج سسٹر ہے شان دی
آگ کیا
ہاں آج صبح آئی تھے
ہوں تو کو ل آناا پھر
نلا ہ میں تو کسی کو بھی
ایسا کیوں
میں کچھ ایسا ہی ہوں نے کیا بنا ہے سبزی کیا بنایا آج آپ نے مٹر وٹر
آیا تھا بکرا اور چکن بریانی بنائی تھی ہوں
ہ ہمپ نے تو بوٹی بنائی ہے چکن لیگ پیس اور یہ کیا بولتے ہیں اس سے مٹن
اور دکھ چکا گ ہے نا
نہیں نہیں غلط وورڈ یوز م کرو
اوکے اوکے
اور سناؤ
اور سب بڑھیا آپ سناؤ
گوم گھومنے نہیں جا رہے کیا آپ کدھر
کہاں جائیں گے پوم میں
ؤنٹ آو ماؤنٹ آپو کی طرف چلتے ہیں
ہ چل ت چلے تو چل جا
آپ پیس لے آ نا آ کے دادا جی سے اور کیا
ارے یار پھر وہ زیادہ ہی دے دیتے ہیں تو پھر میرے سے وہ سام آنے میں نہیں آتے
ہوں چلو میں لےؤں گا پیسے تو میرے پاس ہی ہے دو دس ہزار روپ
نا ل آانا اپن دونوں ہی چل جائیں گے
دس ہزار میں کیا ہوگا پند دونوں کا یار پ پانچ ہزار پ پاتے آئیں گے کیا ہوگا کچھ بھی ہوگا وہاں خالی بھی کرایہ کراائے چلا جائے گا اتنا تو دس ہزار تو جا کے آئیں گے کہ اس میں کیا مزہ آئے گا وہاں گھومیں گے تو صحیح
دس دس میں ج میں لے آؤں گی نا جو
ہاں ایسے ہو جائے گا کام کم سے کم ہو جائیں گے ہمارے پاس پچاس ہزار تو گھوم کے آ جائیں گے پھر
ہاں اس میں تو جائے گا نا
دیکھتے ہیں ہوں گے آ نہیں ہئیں گے جو بھی ہوگا جو دیکھیں گے پھر کٹورا لے کے بیٹھ جائیں گے وہاں پہ
ہاں ار
نہیں گیا ادھر تو بہت آتے ہیں گ میں ٹورسٹ ڈال دیں گے پانچ پانچ سو کے لتنے ہو جائے گا ایک دن گ کر کے وہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں ن پ ایک د ایسے ہیں اس میں
ہ ار میرے پاس نہیں یادنے تو پہ تروں
ہ ہ میر تو کتے گغریب آدمی یار
اچھا
اچ چھت میں سوتے ہیں ہم تو
چٹ میں سوتی ہو کیا ابی بیٹے
ہندی تھوڑی ویک ہے میں گاؤں میں رہتا ہوں نا اس لیے
اچھا اچھا
ہ ہ
ایرن
ہاں بھائی ا سسٹر ایسے ہی کر رہے ہیں آپ سن کا
باازی بولتے ہیں اردو میں باازی بولتے ہیں ب ان کو
اور ہم تو اردو کا بھی بول رہے ہیں گاؤں میں ہندی بول رہے ہیں زیادہ تر اردو بہت ت بولتے ہے
م نا
ہوں
یہ بڑی بازی کب آئی تھی جو
اسس صبح آئے تھ امی جان کیا کر رہیے امی جان کیا کر رہیے تی
میری امی جان ادھر بیٹھ تھی پھر میں فون ادھر لیا ہی بات کرنے کے لیے
ہ آپ کے بھائی جان
ہمارے بھائی جانج ہم نے پہنچ لیا جو باہر چلے گئے دادا جی کے پاس
بھائی جان نے پیسینجر ل آج میں نے بولا تھا جو ہ من کہ دس روپئے ڈال دے دس بیس روپے
م تو وہ پورا رکھا ہی جاتا ہے
بولا کہ آج تو ک میں نے میرے دوست کے ڈال دیے کل کل پورے پیسے ہزار دو ہزار تو جو م بڑا غریب بھائی جان اس میں کیا آیا دس روپے ہمارے ایک ڈال دیتے تو ہم بھی مستت ہو جاتے اس میں کیا
ہےینا
ہاں
ہمارے وہ ٹوٹیا جی بہت خراب ہے بھائی
ہوں
دوستوں کے لیے سب کے لیے وائی ہوگی لیے کچھ نہیں ہے
میں نے بولا من گ زیادہ نہیں ڈالے تو دس ہی ڈال د بھائی جان یار من کاا کہ نہیں یار نہیں ٹھیک ہے یار اور سے ڈلاؤں گا میں توسے من لے رہا تھا م دیک ڈال د نہیں ڈال د پیسےے ساؤ ج ڈال دیتے میرا بڑا بھائی ڈال دیتا ہے ہ میں نے کیا وہ تو میں نے کہا ڈال دے دو اچھا ہے نے کہ اس میں کیا پیسے پڑے تھے میں نے کہا اس کے پاس تو ڈال دے دو ٹھیک ہے میں نے کہ ارے میں نے کیا ہے میرے پاس پیسے آئے تھے نا وہ جس دن اٹھا دے سو روپئے تو شادی میں وہ آئے تھ جو آتے کو آتے وہ اٹ گئے دو سو روپئے تھے دو سو روپے کا پیش واس منگا لیا تو کوٹی نہیں ہے میرے پاس تو
ابھی بڑی بازی سے لے لو ان کو دیے ہوں گے نا وہاں کچھ کچھ تو کمائی ہوئی ہوگی
یہ نہیں دیتے میں لے کوئی بھی نہیں دیتا گھر میں
اپ کی دادا جی نے دی
دادا جی بھی کام کے انوسار
ان کے تھے تو دو چار بچے م
میں نہیں می جے د ایسے وہ
دادا جی کل یہاں آئیں گے نا ان سے لے لینا
ہاں کل تو دے سکتے ہیں پھر
ہاں مہمانوں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے تب
ہاں جس دن بھی دیتے وہ ہم
ہاں بیس دن زیادہ ہی دے دی یار پھر
ارے وہ کیا ہے دس کا سکہ لگے ڈر رکھا تھا انوں نے آ کے رشتے داروں کے پاس بیٹھے تھے تو ایسے پرس نکالتے ہیں اچھا نہیں لگتا پھر مل جو پوری رات س جات مل
کل آ جانا تم جلدی چار پانچ بجے صبح ہے گ نا نہیں تو
آپ دیکھتے ہیں
کیونکہ دیکھتے رہے دادا دادی تو آئیں گے
آئیں گے تو ہم بھی جائیں گے سن کر
تو تو لے آنا ااری م مسائی ل ن آاراجا
یہ تار دادا جی لڈاا سو کہ مائی موٹے ہے آج کیسے لگایا تھا
چھوڑنے تو آنا تھا نا کسی کو
م کہ دے وہ کہ نہا آتی کین لگایں مات م جات
ہو گ گ دس منٹ
اور ایک منٹ ہو بے
پیر ک چ آڑ تمی آو
ایسے
ارے کیا میں نہیں بول رہا کیا آپ سے یار میری ہندی ویک ہے میںیری ہندی کم ہی بول تا ہوں یہاں پر آ اردو بھی کمی بول رہے ہیں ہندی بھی کمی بولتے ہیں آڑو چ زیادہ بولتے ہیں
ہوں
ہ اور آپ سٹی والے لوگ تو آپ کو سب آتا ہے کٹ کپ جاؤ گ
کوڑ جائیں گے یار کبھی بھی جا سکتے ہیں تھوڑے دن بعد چل جائیں گے
ہاں
ابھی تو کل کل منڈا منڈا ہو کال گ
ا شادی میں جاؤ گیا
شادی میں تو نہیں جائے
کیسے ہیں
کیا کریں گے شادی میں
کیا کریں گے ہم بھی تو آئیں گے
ا تم چل جانا شادی والوں سے ہمارے بہت زیادہ پریم م پرریم کمی ہون سے
ارے جو اس وہ ادھر سے آئیں گے آپ تو تو وہ تو تو دھر سے گیا ہے آپ کے
یہ ادھر سے بھی یہ پر نہیں جائے لگن میں وہی آئے کیا کریں گے
لگن میں تو دھ دادا جی کہاں آئے پھر
وہ تو نہیں جاتے ان کے کبھی بھی نہیں ج
ہوں
بھی تو م آتے
ہ تو دس منٹ ہو گئے تو پھر کرتا ہوں میں واپس
نہ ت تو دور ہو کوال ہی کر ل گ
نانا یہم کر رہم بولی گیا ہڈ سےی بولی